السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ آپ سنائیں خیریت سے ہیں
جی شکر اللہ کا اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی سب لوگ خیریت سے ہیں کھانا وغیرہ ہو گیا جی ہو گیا ہمارے یہاں سے اتنا پہلے ہو گیا کہ مجھے دوبارہ بھک لگ گئی ہے
سچ میں اتنا جلدی کھاتے ہیں آپ
ہاں
کیوں اتنا جلدی کیوں کھاتے ہیں
ہ
آکی آواز رک رک کے آرہی ہے ہلو
ہلو
ہلو ہاں
او
نہیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز ہلو ہلو میں نے کہا اتنا جلدی کیوں کھاتے ہیں آپ کھانا
ہیلو
اتنا جلدی کیوں کھاتے ہیں آپ کھانا
پتہ نہیں گھر میں ماحول بنا ہوا ہے ابو نے بنا کے رکھا ہے ماحول
مطلب یہ مغرب کے بعد ہی کھاتے ہیں آپ یا عشے کے بعد
نہیں اگر کھانا بن گیا تو مغرب کے بعد کسی دن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا کھانا بننے میں یا پھر کچھ جیسے کہتے ہیں نا گیسٹ آنے والے ہیں ان کھانا بن رہا ہے تو پھر ایسا کے بات نہیں تو نارملی مغرب کی بات
نچ اچھا اصل میں اچھا وہی ہے مطلب جلدی کھانا چاہیے پھر صبح جلدی بھی اٹھ پاتے ہیں
ہوں نہیں ایک ایک وجہ اور ہے اب وہ ہمارے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد کھانا کھانا سنت ہے مطلب مطلب ایشے سے پہلے
ہاں ہاں نہیں وہ اچھا رہتا ہے مطلب شام کو جلدی کھانا کھانا صبح پھر اٹھ اٹ ہی نہیں پاتے ہیں نا منافظر کے ٹائم بھی
اچھا
اچھا اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایشا کے بعد سب اپنا اپنا جو کسی کا کچھ کام ہے تو وہ کر ہوتے ہیں نہیں تو پھر وہ سو جاتے ہیں جلدی تو صبح اٹھ جاتے ہیں
آج تو ہمارے گھر میں سب بچے بیمار ہے یہیش سرامن
کیا ہوگا سب بچوں کو
ا وہ انانند کی بیٹی ہے پہلے تو دن میں اس کو الٹی نہیں تو اصل میں پرسوں ہم گھومنے گئے تھے پہلے تو اس کو الٹی ہوگئی پرسوں رات کو اس کو تو ابھی تک ایسے ہی ہے اس کو کل ہاس ٹل بھی لیا اب ابھی اس کا بیٹا ہے بڑا والا اب ابھی اس کو میری بیٹی تو ابھی وہ پت نہیں کب سوئی ہے مجھے لگتا ہے دن میں ہی سوئی ہے چھ بجے کے سات بجے وہ آپ اٹھی مجھے لگتا ہے وہ اب رات کے لیے اٹھی کہ اب اب یہ دونوں بیٹ نیچے سوئے تھے میں نے ان کو اٹھایا اور اوپر لایا
اچھا
کیا ہو گیا بچوں کو ایسا کیا ہوگا مطلب نظر وغیرہ لگ گئی کیا
پتا نہیں کیا ہو گیا ادھر پانی سے ہو گیا کچھ یا پتا نہیں کیا
آپ کے یہاں ایسے مانتے ہیں کہ نہیں نظر آپ کےاں مانتے ہیں کہ نہیں نظر لگنا
کیا بچوں کو تو زیادہ تر ہوتا ہے ایسا
جی
بچوں کو تو زیادہ تر ہوتا ہے پتا نہیں پانی سے ہوا یا کس و جہ سے ہوا وہ تو پتا نہیں ہے لیکن کچھ تو ہوا اچھا
نہیں آپ جو بتا رہے اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی کسی کی
وہی جب گھومنے گئے تو وہی سے آگے پت نہیں سب بچے ٹھیک نہیں ہیں
ہاں ان کو ان کو چاروں کول پڑھ کے ہیں چاروں کول جانتے ہیں نا
آ ہا
ان کو پڑھ کے دم دیجے
اچھا پھر وہی کریں گی ان کو اس کو تو ایک اس کو تو ماسی کر رہی تھی اس نے اس کو کل بھی پڑھا کچھ آج بھی پڑھ رہی تھی
ہوں گھر میں سب لوگ
ہاں سب لوگ ٹھیک ہے اور کیا بنا تھا کھانے میں آج
آج ہمارے یہاں ایسا کچھ بنا تھا ہم بتائیں گے آپ جان ہی نہیں پائیں گے کیا ہوتا ہے
بنا کیا تھا
آج ہمارے بنا تھا چوکھا جانتے ہیں ہوں
کیا ہوتا ہے
ابھی فون کٹ کرنے کے بعد یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے
مطلب بنتا کس چیز کا آپ ہی بتائیے ایسے ہی
ٹومیٹو پوٹیٹو اور برنجل اور کچھ انین اور گرین چلی ان سب کو جو ہے مکس کے جیسے پوٹیٹو ٹومیٹو برنجل ان کو تو بوائل کیا جاتا ہے بوائل کرنے کے بعد ان کو مکس کیا جاتا
اچھا
ہاں اور اس کے بعد مطلب جیسے انین کو کچا رہتا ہے نا ویسے ہی چاپ کر کے اور گرین چلی کو چوپ کر کے ڈالتے ہیں اور کچھ اس میں نمک ہوگ کچھ شاید مسالے ایک دو ڈالتے ہیں وہ سب کچھ کچا
مطلب یہ کچھ خاص دن بنتا ہے یا بنتا ہے آپ کے یہاں ایسے
خاص دن نہیں جس دن گرمی زیادہ ہوتی ہے اس دن ایسا بنتا ہے کچھ
جس دن گرمی زیادہ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے پھر یہ کھانے سے
پتہ نہیں ہم کو خود نہیں پتا ہے ہمارے یہاں بنتا ہے ہم کھا لیتے ہیں
پھر روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں
ہاں پھر اس دن روٹی بھی اسپیشل بنتی ہے اس دن روٹی کو تھوڑا سا مطلب کہ موٹی جیسے ریگولر روٹی گھر پہ بنتی ہے نا پتلی بنتی ہے لیکن جس دن یہ بنتا ہے روٹی موٹی بنائی جاتی ہے اور اس کو پانی لگا کے پھر توے پہ رکھا جاتا ہے روٹی کو پھر وہ اس کا جو ہے سرفیس سرفیس نہیں اندر پکنے کے لیے اس کو توے پہ رکھا جاتا ہے اور جب اندر پک جاتا ہے تو سرفیس پکانے کے لیے اس کو ڈائرٹ چولہے پہ ویسے اس کو کرتے ہیں ہاں اس کو ہمارے یہاں پیتنی بھی کہتے ہیں کوچا بھی کہتے ہیں
وہ میرے پتی کو نا فون دیکھنا تھا لیکن میں یہاں سے بات کر رہی تھی اب مجھے آواز نہیں آنی چاہیے میں نے اس کو ایئر فون دیا میں نے کہا یہ لگا کہ آپ دیکھو
جی
میں بات کر رہی ہوں
اچھا وہ بنا تھا اور دال فرائی ہرر کی دال تھی اس کو فرائی کیے ہوئے تھے جیسے ریسٹورینٹ پہ فرائی ہوتا ہے اس طرح کی فرائی ایک فرائی تو نارمل ہوتا ہے جو گھر پہ کرتے ہیں
جس کو کہتے ہیں چھو کا دینا جانتے ہیں
دوسرا فرائی کیا ہوتا ہے مھر
دوسرے فریم ہوتا ہے اس میں زیرہ اور آئل اور یہ انین ٹومیٹو ہاں تڑکا وغیرہ لگانا
ہاں مجھے یاد ہے نا وہ آپ کے بابا کہتے تھے نا کبھی کبھار اس وجہ سے مجھے یاد ہے
ہاں ہاں تو وہ بنا تھا چاول اچھا اور
نہیں آئے ہیں
نہیں لاسٹ ٹائم گئے تھے جس میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی شاید تین سال دو سال سال پہلے پھر وہ وہاں پہ تھے اعجاز ہیں نا س
او ہو
ان کے ہاتھ ہے تو وہاں جب ٹھنڈ زیادہ ہوئی پھر ایک دن یا دو دن کے لیے آپ کے
جس کا پرسوں میں کہ رہی تھی جو جو ہے نا پلوامہ کا تھا جس کو عمران کے ساتھ وہ مسئلہ ہوا تھا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
کیا ہے
نہیں بابا نے خالی اتنا بتایا کہ بیس لاکھ روپئے اس نے روک لیے ہے اور وہ بات بھی نہیں کر رہا ہے کال بھی نہیں اٹھا رہا ہے یہی بتایا تو اس کے بعد نہیں بات ہوئی یہ بابا نے بتایا تھا مجھ سے
نہیں آج آج آیا تھا آج آیا تھا مومن حیا کو لینے تو وہ کچھ شوق میں بات کر رہا تھا فون پہ میں نے اس کو م مطلب میری دیدی نے بھی کہا کیا ہوا کیا ہوا وہ کچ بول ہی نہیں رہا تھا میں نے اس کو بولا ادھر آ جا یہاں اسپیکر پہ فون رکھو بات ہے کہ کیا اسے بولا کچھ نہیں کچھ نہیں وہ یہ تو پھر جب میں نے اس کوب سے بو رہا بو رہا تو وہ بول رہا ہے یہ بابا پوچھ رہا ہے ایسے ہی چکا کچھ پتا نہیں کسی پولیس اسٹیشن کا وہ ہے میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہوا کیا ہے تو میں نے پھر بابا سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی میں نے بولا بھی نہیں اس کو اس نے بولا کہ یہ وہ گئے تھے آج اس کے گھر حساب کے لیے اسے وہاں سیدھے منات کے کیا ہے بولا ہے جاؤ مطلب مجھے کوئی حساب نہیں کرنا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جاؤ یہاں سے مطلب اس نے سیدھے منع کیا ہے اور ان کے ساتھ مطلب اتنا اچھا مطلب اتنی اچھی بانڈنگ ہوئیھی نا ہماری مطلب مطلب ہوم مس ہوئے تھے آپس میں مطلب وہ آتے تھے ہمارے اگر ہم جاتے تھے وہاں پرسوں مجھے لگتا ہے شاید شمال کا مہینہ تھا میں روزہ ت شمال کے چھ دن بابا آئے گھر اس نے کہا وہ اس کی بیوی کو لگی ہے وہ یہ تو چلو وہاں جائیں گے مجھے مطلب بہت زیادہ دقت ہوتی ہے گاڑی میں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جو ہوتی ہے ومیٹنگ وغیرہ پتا نہیں کیا کیا میں نے پھر بھی سوچا میں نے کہا نہیں وہ آتے ہیں تو چلو ہم بھی جاتے ہیں تو پھر میں گئی ویسے ہی گئی میں لیکن کچھ بھی مجھے نہیں لگتا یاد رہتا ہے ان کو کچھ بھی آج دکھو مطلب کیسا بہیو کیا ہے پھر سےے
تو ان سے ریلیشن کب سے تھا مطلب بابا کے ٹائم سے تھا یا عمران سے تھا
ٹائم پہلے بہت بہت ٹائم مجھے لگتا ہے مطلب جتنا مجھے یاد ہے مطلب یہاں فلڈ جو سیلاب آیا تھا وہ آیا تھا ٹو تھاؤزینڈ فورٹین میں ہاں اس ٹائم تو ہم گئے تھے وہاں اس ٹائم ہم پھر بہت ٹائم تک پلوامہ میں رہے مجھے لگتا ہے تین چار مہینے
ہوں
مجھے تو تب سے یاد ہے وہ تب بھی ہمارے پاس آتا تھا وہاں
اچھا پھر اتنا ا جانا کیا ہو گیا اس کو ہی ہیلو
ہاں میں آپ کو واپس کال کرتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے